ہلو السلام علیکم جی
وعلیکم السلام وعلیکم السلام وفر بھائیے سب خرییت ہے جی
بس کھانا بنوائے گھر پہ
جی کیا کیا بنا رہی ہیں
تو میکرونی بنائیے
کیا بناے ہیں
پاستا
ہو میں کرو پاستا چیز جی ہاں میں نے سونا آپ کو لذیذ کھانا بناانا جی
ہاں بنا تو لیتی بھی سوچتی زیادہ رہتی ہوں کہ کیا بنا ہوں کیا نہیں بنا
یہ تو یہ تو لیڈیز کا یہ کام زیادہ ہے کہ وہ سوچ زیادہ ہے کہ کیا بناؤں اور اتنا وقت جایا جاتا ہے ان کے سوچنے میں کہ کیا بنانا ہے بن ایک منٹ میں جاتا ہے اور سوچنے میں وقت زیادہ جایا جاتا ہے
لیکن بنا کچھ نہیں پا رہی وہ اب بھی
ٹھیک ہے جی میں آپ سے بات کر تے کرتے میں تڑکا لگا رہی ہوں
اچھا ہاں اچھا جی نہیں مجھے گیلی آتے ہیں وہ والی آتی ہے سو والی
میں آپ کو سوکھی بتاتی ہوں آپ بنانا آپ کہ ابو اب بھی بہت خوش ہوں گے آپ کا بھائی ہے بھائی جان
ہاں سب ہے میرے چار بھائی جان
جی ٹھیک ہے وہ بھی بڑے خوش ہوں گے تو میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے آپ کو نا ایک کولی ایک کولی دال لیجیے سب کی ٹھیک ہے نا یلو دال اس اس کو آپ دھو کر نہا بھگو دیجیے آدھے گھنٹے کے لیے آدھا گھنٹے بکو دو پندرہ منٹ ب کو دو جیس آپ کے پس وقت
ہاں ایک گھنٹے میں صحیح ہو جاتی ہے بالکل
تو پھر اس کے بعد آپ پیاز کاٹ لیجیے آپ ٹماٹر کاٹ لیجے تھ لہسن کو بھری بری کاٹ لیجیے جی اگر آپ کے گھر میں کڑی پتہ لگا ہوا تو اس سے سو بڑھیا کوئی بات نہیں ہے تو وہ کاٹ لی جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی تو ساتھ میں بس پیاز ٹماٹر تھون لسن ن اور ہری مرچ
اچھا ج یہ تھو کیا ہوتا ہے میں نے سنا نہیں ہے
لہسن لسن لسن لسن منہ سے نکل م منہ سے نکل گیا سی تو بس وہ لسن ڈالا پھر آپ نے تیل ڈالا اور ایک جییرا ڈالا ٹھیک ہے جیرا ڈال کے ہگ ڈالی جی ہگ جانتے نا ہگ
ہاں ہاں جانتی ہوں
ہگ ڈال لو ٹھیک ہے ہگ کا سب سے اچھا ٹیسٹ آتا ہے پھر اس کے بعد اس کے اندر تڑک کہ میں وہ ڈال دو کیا نام ہے وہ تھ لہسن لہسن ڈال لیجیے پھر پیاز ٹاٹر پھر اس کے بعد د ڈال دو اس پہ نا پانی کا حساب دیکھنا ہوتا ہے کڑی پہ بھی ڈالنا ہے پہلے تڑکے میں کڑی پتا لہسن ڈالے نا
اچھا جی
تو سارے مسالے ڈالو سا دھنیا نمک اور کیا نام ہے اس کا ہلدی دیگی مرز لال
مطلب جتنے بھی مسالے ہوتے ہیں وہ سب ڈالتے ہیں
مسالہ ڈالنا بس اس کا یہ حساب ہے کہ جیسے آپ کوکر میں ڈال ڈالتے ہو اسے پانی زیادہ ڈلتا ہے نا اس میں جیسے آپ ہونا فنفنا تھوڑاانی ڈالنا پہلے
ویسے چاول بناتے ہیں ویسے بناتے کیا اس کو
سمجھ لو ہاں ایسے ہے ہاں جی جیسے چاول بناتے ہیں بس یہی آ یہیی طریقہ سب سے بیسٹ ہے تو ہاں جی ہاں جی ہاں پہلے آپ کوشش کرنا دو گ نمبر دینا ڈیھ دین ن ٹھیک ہے پھر دھیرے پہلے ایک ایک کھل کر ابالا آ جائے گا نا پھر دھیرے کرتے نا پھر وہ دھیرے کر کے نا پھر اس کے بعد پھر آپ اور ڈال دینا پانی جیسے جیسے آپ کو لگے گا تھوڑی کھڑی کھڑی بنانا گولنا مت کلی بہت مطلب ٹیسٹ کم آتا ہے گولے کا سمجھ رہے ہو آپ
ہاں سمجھ رہی ہوں دیکھنے میں بھی اچھی نہیں لگتی ہے
بھولے مجھے میرے ایکچولی ابو جانا ہے ان کو تو نا گلوں پسند ہوتی ہے اور اور مجھے تو کھڑی کڑی پسند ہوتی ہے بس اس کے بعد نیمبو ڈال لو اپر آپ چیک کر لو اپنا سارا حساب پھر بس اتنی بسییز بنتی ہے آپ کو مزہ آ جائے گا آپ کو
اچھا جی آپ نہیں ویسے سوکھی بتا رہی تھی نا تو ایسے ایک ایک ہو جاتی ہے کیا وہ دال بن کے یہ بول رہی ہوں میں کہ جیسے اسے آپ بتا رہی ہو کہ سوکی والی دال بنتی ہے
جی
تو اس میں پانی لگاتے ہیں تو روز مطلب ایک ایک ہو جاتی ہے الگ الگ ہو جاتی ہے یا اس میں مکسز ہی رہتی ہے
نہیں نہیں پانی کب تبھی تو بول رہے پانی کم ڈالنا جی بہت سواد بنتی ہے بہت لذیذ بنتی ہے آپ بنا کر دیکھیے آپ یاد کریں گے مجھے
اچھا جی میں تو پہلی بار ند گا
نے ایک دو کو ایک دو دفعہ بتائی ہیں کئیوں کو بتائی ہیں بٹ میں بھی حیران ہوں کہ کوئی بناات تین اور بہت یمی بنتی ہے دال بہت لذذ بنتی ہے ضرور ضر ضرور شکری اور بتائیے گھر سب ٹھیک ہے ہ جی شکریہ شکری بالکل بالکل اور وہ پروٹین ملتا ہے ہائی پروٹین اور ایک سائڈ میں میں نے کیا کیا میں تھوڑا ڈائٹ کونچ سو تو میں نے ایک سائڈ اپنی ایک کولی کے اندر نا دال رکھ دیا الگ اب میں اس کو ادرک ڈال کر گرائنڈ کروں گی ا کے اندر پھر اگر میرے پاس پنییر پڑا ہوا ہے تو پیر چیلا بناؤں گی
مونگی دال کا چیلا میں بھی بناتی ہوں ہاں میں بھی میں نے پہلی بار بنایا تھا ابھی دو تین دن ہو گئے جب
اچھا اچھا
بہت ٹیسٹی بناتا ایسیے فون پہ دیکھ کے بنایا تھا ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں خراب نہ ہو جائے
یہی آپ جیس آپ کہہ رہ ہو نا کہ میں ان میرڈ ہوں یہ ان میرڈ والوں کو یہی ڈر لگا رہتا ہے
ہ اچھا جی
خراب نہ ہو جائے جب میری نئی نئی ایک دفعہ مجھ سے کچھ بنایا میں نے تو مجھے بس یہ ڈر لگا رہا مجھ سے خراب نہ ہو جائے مجھ سے خراب نہ ہو جائے مجھ سے خراب ہاں ر میں ڈر لگتا ہے یہ مذاق جائے گا کہیں گے سیکھ کے نہیں آئی بٹ وہ بہت بہت اچھی فیملی ا اللہ نے مجھے نوازیا ہے بہت اچھی فیملی نوازی ہے مجھے
اللہ تعا لا کی مہربانی ہو سب سمجھ جاتے ہیں سب سیکھ جاتے ہیں
جی بس وہ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں بہت اچھی فیملی ہے انوں نے بہت سپورٹ کیا ہے مجھے بس ایسے چل جائی جاتی بہت عزت مان کرتے ہیں بہت بہت اچھاتنا سب
اچھا ہے جی اور سب سے مین چیز ہے آپ اپنا سوہر
شہور شہور تو بہت سابت اچھ ان کے جاز ان سے جاسر کچ ساتھ نہیں دیتا آپ آج دیکھو آج کے زمانے میں کون نہیں بی بھیجتے ہیں بھیجنے والے بھیجتے بھی ہیں نہیں بھیجے نہیں بھیجتے ہیں مجھے بھیجتے ہیں جم کے لیے بھیجتے ہیں آج کے ٹائم میں کئی لوگوں کے ہاں جی ہاں جی آج کے ٹائم میں یہ لوگوں کی میںط سب موٹی تھی تبھی جاتی پ نا
اچھا موٹی ہو جب جات نہیں کسی کسی کا سانخ ہوتا ہے نا جم جانے کا
نہیں میرا ٹمی ٹمی باہار ہے باقی سب کچھ ٹھیک ہے پھر جیسے میرے دو بچے سجیریل سے ہوئے ہیں نا میرے ب تو میرا صرف کمی ہی بات ہے جی کہتی ہیں مجھے بولتی ہیں آپ کو کیا ہے آپ کو کیا ہے آپ ٹھیک ہے میں کہ دیکھو دا ٹمی دیکھو میرا ٹپی وہ بولتی ہیں اتنی اتنی خطرناک ایکسرسائز کرتی رہتی ہوں آپ اپنے شریر کو اتنا دکھ دے دی ہو تو میں نے کہ کمی تو دیکھ لو کیا نا ہم سے تو کم ہے ہم سے تو کم ہے میں کہ اچھای مھے بالک فلٹ کرناچ س سماالنا بالکل اپنا کمی جچ ج جی اور فرمائی ہے
اچھی بات ہے جم کرنا تو ویسے بھی سواستھ کے لیے صحیح رہتا ہے
بالکل بالکل بالکل صحیح
ہاں جم کے ساتھ میں وہ بھی تو کھا نہ پہل فروٹ ملتے ہیں
پروین پروین کھانا ہے پاؤڈر بول رہے ہیں میرے ہاں جی ہاں جی سب بول رہے ہیں مجھے بٹ میں بس مہنگا آتا ہے ن سوچ بتاؤں میں آ وہ بہت مہنگا آ گا ہے جی پانچ ہزار روپئے کا آتا ہے مہینہ دو مہینے چلے گا جی جی تو بس وہ وہی سوچ پڑ جاتا ت
نہیں تو وہ تو تو ان کے لیے ہوتا ہوگا نا جو کمزور ہوتے ہوں گے شریر سے
جی جی بس وہ ن ہے بس یہ بار پت کیا میں اٹھاتی ہوں ڈمبل بھاری بھاری ڈمکل باری بھاری سائز بیس بیس کلو پچیس پچی کلو یہ میں اٹھاتی ہوں ہاں جی بس اس کے لیے وہ کہتے ہیں آپ کو شریید پھر درد ہوتی ہیں پھر شریر درد ہوتا ہے سارے مسل درد کرتے ہیں کہتے ان کو کور کرنا ہے تو پھر آپ روٹی لے لیجے وہ دیکھتے ہیں نا مجھے کہ کتنی ٹف ٹف ایکسرسائز کر رہی ہے تو پھر وہ ہمیں بار بار ریکمینڈ کرتے ہیں پروٹین لیجی
کہ مطلب کچھ لوگ دیکھتے ہیں نا موٹے تندرست لیکن اندر سے کام خراب ہوتا ان کا
ہوکاب پھکا وورڈ بولتے ہیں نا کئی لوگ پوکی ہوتی ہے اندر سے ہاں میری بہن ہے ایسی اسی پچاسی کلو ہو جانا ہے اس مک ہی ہے اندر سے بالکل ا
جبھی تو ان کے لیے ہوتا ہی یہ پروٹین وغیرہ
جی جی صحیح صحیح فرمایا بٹ میں نے منگایا نہیں مجھے چار مہینے ہوگئے گ جوائن کیے بٹ میں نے ابھی تک منگایا نہیں
وغیرہ لے لیا کرو کہ یہ ضور
ہاں جی ہاں جی اب مجھے ا اوٹس آپ جانتی ہوں گی اوٹس ہوتا ہے وہ مجھے بولا ہے کہ وہ منگا لو میں کہ چل وہ تو میں منگا ہی لوں گی اس کے وہ بہت بڑھیا اوٹس ہے وہ ڈیلی لاس تھا اسی کے ساتھ کرنا تو میں منگاتا یکتی ہ ن دیکھتی ہوں چلو اور فرمائیے ٹھیک ہے آپ کے ابو ابو کیا کوئی جان کیا کر رہے ہیں
ہلو
ہاں جی چلیے میں آپ سے صرف صرف فون کرتی ہوں آپ سے پھر بات کرتی ہوں ٹھیک ہے جی اوکے جی ا خب ا خدا حافظ خداظ